ہ
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہے آپ اچھے سے
کھ سےے
الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
کی کرھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا کہاں پ ہو
میں گھر پہئی ہوں اپ کہاں پہ ہو
میں مارکیٹ تھی اپ نے کی تھی نا پہلے میسج
ہاں
ٹکٹ تھی ابھی میں گھر آئی
اچھا اچا اوکے ٹھیک آپ کیا کمپیوٹر کرنی چاہتی ہو
ہاں کمپیوٹر کے لیے جاتی ہ
اوکے ٹھیک
آپ کو آئی کوئی ہ ون ایئر کا نہیں ابھی سکس کا ہی لیا ہے سکس منتھس کا اس کے بعد دیکھی لییے پھر ون منتھ کا س ہاں او یہ آپ کو آئی ہے آاں سے میسیج کو کیا رائز آب
ہاں مجھے بھی آئی تھی آپ کو بھی آئی تھی
ہاں مجھے ب آئی تھی
ہاں انہوں نے بھی ٹیکسٹ کی تھی بولا تھا اس ویک ہمارے سائٹ سے کوئی ٹیم مینجمنٹ سے یہ کوئی کال کرے گا انٹرویو کے لیے
ہاں وہی وہی میں نے بھی دیکھی مج وہ میسیج مجھے بھی آئی تھی مجھے لگتا ہے وہ اسی کریں گے یہ انٹرویو وغیرہ
کو اسی منند کرنا ہے ان کا یہ سلیک یکشن لسٹ جولائی میں ہوگا فسٹ ویک آف جولائی ان کا سلیکشن لسٹ آئے گا
ہاں لیکن میں ابھی بھی کنفیوژن میں ہوں میں یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں
کیوں
اچھا رہے گاگر میں جاؤں گی
ہاں اس میں کیا ہے لاسٹ ٹائم بھی یہاں سے ایک لڑکی تھی ایک تو میری ایک کلاس میٹ تھی دوسری یہاں سے بھی تھی
اگر آپ کو ہو آپ جاؤ گی
ہاں اوسلی وہ نہیں ہے وہ ر پوٹینشیل آپ کو کہیں اور رہنا ہے
رہنا ہے نا اتری گاندربل بل میں
نہیں وہ پھر جانا ہے اگر آپ مطلب دن میں بھی جاؤ گے آپ جا سکتی ہو
لیکن ان نے تو وہاں پہ رکھ لکھ کے رکھا ہے ریزیڈینشیل ہے
پھر ہاں میں دیکھوں گی پھر بھی ان سے پوچھوں گی نا ایٹ وین جب وہ کال کریں گی
ہاں اگر ویسے بھی ہوگا کبھی ہم مطلب اگر وہ چھوڑیں گے ہم پھر بیچ بیچ میں گھر
ہاں ابوسلی میں پھر بھی اپنی فرینڈ سے کر فارم کرتی ہوں وہ لاسٹ ایئر تھے اس اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی تھی
وہ بھی خرچ یہ اس کا بھی سیون منتھس کا تھا
ہاں میری ایک کلاس ممیٹ تھی
ٹھیک
میں ان سے کوئی اس سے کنفرم کروں گی پہلے
ٹھیک ٹھیک ہاں ل ک بھی ہوتی ہے نا ایمرجنسی گھر وہاں ہم پھر بھی انٹرو ان کو بول سک پ
ہاں ان کو انٹرویو میں بول سکتے ہیں پھر بھی میں اپنی فرینڈ سے کنفرم کروں گی
ہاں بول رہا انیں
آپ کی گریجویشن ہوگی کمپلیٹ
میری ہوگی لیکن میری سرٹیفکیٹ ادھر ہی ہے کیوںکہ مجھے سر نے میری دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا وہ پہلے بہت بیمار تھی تو پھر ہم سرا میں تھے ادھر ایک مہینے کے لیے تو میں بھی ادھر ہی تھی دادی کے ساتھ ہی تو میں مت جاتی تھی پھر کالج تو میرے جو ایچ او ڈی ہے نا میجر سبجیکٹ کے پرشن کے انہوں نے مجھے یہاں پہ وائی و ایبسینٹ رکھا کیونکہ میری اٹینڈنس کم تھی تو پھر میں نے میں نے ان کو بولا تھا میں نے پرنسپل سر کے پاس بھی لکھ کے لایا تھا انہوں نے بولا جاؤ ایچ او ڈی کے ساتھ بات کرو لیکن وہ کیا بوولو اب اس کو اتنی گالیاں دینے کا من کر
اچھا ٹھیک تو بھی پینڈنگ ہے رزلٹ
ہاں اس نے مجھے وہ بیک لگ رکھا تھا بس مجھے پت ہے اور پھر کیا چڑھتا ہے اگر وائف وہ اگر وہ پاس بھی ہو گیا ہوگا ا رہ ہو ا چوی اگر و رہ گیا ہوگا نا وہ پھر اس
ہاں ہاں مجھے پتا اس کو فیل ہی رکھ
انہوں نے مجھے وہھر فیل ہی رکھا تھا اب مجھے وح واہ جتنا ہی دینا ہے لیکن ابھی فارم نہیں نکلے اس کے باقی میرا سارا کلیئر ہے بس اس کی وجہ سے مجھے پینڈنگ ہے
اچھا ٹھیک شگفت آئی تھی پھر وہاں سے
آئی واپس وہاں سے اب ان کو کوچے وہ کرے نا جے کےے ایس ڈبلیو کھم اب ان کو کچھ یہ کرنا ہے ایونٹ کرنا ہے جو ان کے ساتھ والنٹیرس کام کر والنٹیئر کام ان کو ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے ہیں
اچھاچھ
تو اب وہ وہ نوشگی گئے تھے آج دن بھر وہی کام کر رہے تھے وینو دیکھ رہے تھے کہاں کریں گے آدھا آدھے زیادہ مانگ رہے ہیں ٹوینٹی تھاؤزینڈ اورے کچھ ایونٹ کے لیے جیسے مطلب ان کو سرٹیف ٹکٹ دینی ہے اس کے لیے ان کو کوئی جگہ چوز کرنی ہے نا ان کو میم نے بولا ہے کوئی ریسٹورینٹ یا کوئی کوئی بھی جگہ چوز کرو اب آج نہیں کام کر رہی تھی
اچھا ٹھیک
اور اس کا ہمیں پینڈنگ ہے ابھی کیونکہ وہاں پرنسپل نہیں مل رہے ہیں
کیوں نہیں مل رہا ہے آپ کو
ہم گئے تھے ادھر دو بار تو ان کو ابھی وہ ایبسینٹ تھے پھر سے گئے پھر وہ نہیں تھے وہاں پہ اب میں گئی تھی صبح اپنے وہ ہمارے نیبر ہیں میں ان کے پاس گئی تھی بولے چرے وہاں پہ میں نے ان کو بولا تھا کہ ایسے ہمیں یہ کر یہ اوئیرنیس پروگرام کرنا ہے ٹوینٹی سیونتھ کو تو ہمیں اسے انہوں نے بولا کہ میں پرنس بسر کے ساتھ بات کروں گا میں پھر بولوں گا شاید
کو پہے سی او آفس سے پرمیشن
وہ دیکھیں گے نا وہ مانگیں گے پرمیشن ہے نہ مانگے اب گو نہیں مانگنی ایسے ہی مانا تو ٹھیک ہے نا
وہ لوگ نہیں مانیں گے یہ لوگ نہیں مانتے ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے نا ہائر سیکنڈری میم نے بولا بولا ہم لوگوں کا ہم آپ لگ کو کو ایسے ہی ایلو نہیں کر سکتے آپ لوگ پہلے سیو آفس سے پرمیشن لا کے لکھ کے لے لو پھر ہم وگ کو یہاں پہ ایلو کریں گے آرام سے ایسے ہم نہیں کر سکتے ا خود ہی
ٹھیک
تب میں پڑ رہی تھی
ہم ہم دیکھیں گے میں بولوں گی پ کیا بولا ہوگا ان کو ا کو ب آ جا تو پھر ہم جائیں گے پہلے ا انہوں نے نہیں بولا پھر دیکھیں گے پھر ہم کسی ہال میں کریں گے ہم پھر چھوڑ دیں گے اسکول وغیرہ لیکن اسے کیا ہے نا اگر اسکول میں ہوتا ت تو اس سے پارٹیسپینٹس آسان لانے ہوتے
ہاں ہم ہمیں پھر آئے
ہوں
ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے انہوں ان کو بولا تھا نا آرگنائزیشن والوں کا ہمیں یہاں پہ لکھ کے دو بی ایم او آفس انہوں نے پھر بی ایم او آفس ہمیں لکھ کے دیا پھر ہم نے بی ایم او سے لکھ کے لایا سوپور سے پھر انہوں نے بولا یہ انہوں نے سارے جو آنگن واڑی آشا ورکرس ہیں نا ہماری جو یہ آشا ورک گس ان کو بولا بلایا تھا پھر وہ ساراری آئی تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا جو ہمارے سائٹ سے آشا ورکرس ہیں انہوں نے موبلائزیشن کی تھی انہوں نے لوگوں کو بلوایا تھا لائک اور ہم خ خودط بھی گی تھ آنگن واڑی میں گئے تھے ہم آشا ورکر کے گھر گئے تھے یا باقی ہمساوں کے گھر گئے تھے لڑکیوں کو بلایا تھا وہ لوگ ساری لڑکیاں آئی تھی پھر اس وجہ سے ہمیں پھر ایزی ہوا اور رہیے
کیسے کیا تھا آپ نے کیسے کیا تھا
ایک تو ہم پہلے یہاں پہ گئے ایک ہم نے ان کو بولا نا آرگنائزیشن والوں کو ہم نے ان کو بولا ہمیں ایسے ہیوگ نہیں کرتے آپ ہمیں بی ایم بی ایم وہ جو ہے ان کے لیے ان کو آپ لیٹر لکھ کے دو ان سے ہم پرمیشن لینی ہے
ہاں
جو ہمارے گاؤں میں یہ ہے آشا ورک کرر س وہ موبلائز کری کرے ایسے اگر وہ اگر ہم ان کو خود بولتے نا موبلزنگ کے لیے وہ لوگ نہیں مانتے وہ لوگ ہمیں بولتے ہم ہم نہیں کرائیں گے جب ان کو اپنے یہ سر سے پرمیشن ملا نا ان کو سرن سر نے وہی سے کیا بولا ایسا ہے ان کو ایک پروگرام ہے آپ کو موبلائزیشن کرنی ہے ایک تو آپ کو خود جانا ہے ساری آشا ورکرز آشا ورکر آلموسٹ ٹ ٹین آشا ورکرس خود تھی جو انہوں یہاں پہ مبلزشت کی تھی ہمارے گاؤں میں دو آشا ورک کر سے باقی مطلب آس پاس کے ہی ہے جو ہمارے بلاک سے ہے پھر وہ آشا ورکرس بھی آئی تھی اور انہوں نے یہ آئی سی ڈی ایس سینٹرس والوں کو بھی بلایا تھا وہ ساری آئی تھی جو آئی سی ڈی ایس ورکر س ہوتی ہے یا ان کی میڈم ہوتی ہے ان کے انچارج ہوتےے وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے ٹم مطلب محلے والوں کو بلایا تھا وہ بھی آئے تھے لڑکیاں بھی آئی تھھی آلموسٹ ففٹی ففٹی تھری آئے تھے ہمیں
ففٹی تھری فھرو اے
ہاں
کوئی ن ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم کل میں کل یہ کروں گی کل نہیں میں آج شام کو ادھر جاؤں گی میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کو یہ وہ دیں گے پرمیشن اگر انہ نے بولا نہ پھر ہم یہیں سے کریں گے کچھ وہ ہے نا جو سیلف ہیلپ والے گروپس وغیرہ ہوتے
ہاں
پھر ہم ان سے بات کریں گے ان کو کو بولیں گے
ہاں پھر سارے ان کے ان سیلف ہیلپ گروپ سے آپ بات کرو وہ سارے ہے پھر اور یہ آنگن واڑی آنگن واڑی جو ہے ان کے لیے اگر آنگن واڑی میں کہیں اسپیس ملے گی نا اچھی بڑی اسپیس تو آپ لوگ وہاں پہ کر سک آنگن واڑی میں سب آتے ہیں ایزیلی
ا
تبھی آنگن واڑی میں سرخ تھا اگر آنگن واڑی میں کرتے
تھوڑا وہ ہے ہٹ درم
لیکن یہاں پہ بھی ہے نا یہاں پہ آنگن واڑی میں اسپیس نہیں ہے انہوں نے بولا آپ دیکھو آپ جیک بھی کر سکتے ہو ہمارے یہاں اسپیس نہیں ہے آنگن واڑی میں چھوٹے چھوٹے رومس ہوتے ہیں انہوں نے بولا یہاں پہ دس بی ایس ا اور آ سکتی ہے پچاس نہیں آ سکتی پھر ہم نے یہیں پہ ایک جگہ پہ کیا ان کا بہت بڑا ہال تھا پھر ہم نے وہیں پہ کیا وہاں پہ اس سے زیادہ آ سکتے تھے لیکن ففٹی تھری آئے پھر ہمارا ٹارگیٹ سکسٹی سکسٹی سیونٹی ہی تھا
ٹھیک ٹھیک
ہ اور بس کیا چل رہا ہے
بس چل ہی رہے ہیں ابھی چل رہے میں اس کا ہی سوچ کیونکہ مجھے پھر یہاں پہ لیو لیو اپلیکیشن ڈالنی ہے انسٹیٹیوٹ میں
ابھی نہیں ابھی دیکھو آپ ابھی آپ یہ کر ہاں
وغیرہ نہیں ہوگا جب تک سلیکٹ ہوگ یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پت نہیں ہم سلیکٹ ہوں گے بھییا نہیں چلو اگر ہو گئے خیر سے وہ بھی دیکھیں گے پھر اس کے بعد کبول رہی ہو پھر مجھےھوڑ ہے نا اپپلیکشن یہاںہ لو ایپلیکیشن میں سوچ رہی میں کیا یہ بول رہی تھی مجھے چھوڑ دی آپ یہ رکھو یہاں پہ لیو آپ فون سے بھی یہاں لیپ ٹاپ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہو یہ وڈ وغیرہ
میں نے بھی میں بھی ل اسٹاپ سے سیکھتی ہوں
وہی بولا بولا اگر مطلب تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے تو تمہیں آسانی ہوگی تم خود بھی سیکھ سکتی ہو وہاں سے فیلو شپ بھی ہو جائے گی وہاں سے ایکسپیرئنس
ہاں وہی نا آج کچھ بھی یہ نہیں ایٹا نی ار سارا تمہیں گھر بیٹھ کے مل سکتا ہے
میں نے سر سے پھر بھی بات کر کے رکھی ہے کہ اگر مجھے کبھی بھی کسی جگہ جانا پڑے تو کیا میری اٹینڈنس انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کو کہیں جانا ہوگا تو ہم آپ کے یہاں پہ آپ لیو ڈالنا اپلیکیشن ڈالنا ہم ہم پھر آپ کو ایگزام کے ٹائم کال کریں گے پھر آپ ایگزام دینے آؤ گے تو پھر وہاں ہم سرٹیفکیٹ دے دیں گے
کی س والالے انسٹیوشن میں کر ایشن یک
نہیں ایشن تیک میں نہیں کر رہی ہوں میں یہاں یہاں کوسریا
اوکے ٹھیک ہے مجھے لگتا ایش یہاں میں ایشین ٹیک میں کر رہی ہو ہاتھ وہ بھی یہی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں
ا سیٹی
ایسن تک
نہیں اے سی ٹی میں گئی تھی ایشین ٹیک میں نہیں گئی اے سی ٹی گئی تھی میں میرے سمجھ ومجھ نہیں آیا وہ جملنگ کر کے پڑا دی تھے ج